السلام علیکم بس بڑے آباد ت لیے سب کائےبیا ہاں جی اور کیا بنا رہی ہے کچھ بھی نہیں بس بر بتا
ہم تو کیا بولتی ہو بنا رہے ہیں اور اس کی لوکی کی کٹلیٹ کی سبزی بنتی ہے نا کوفتے
کوفتے
جی
وہ تو بہت اچھے بھی لگتے ہیں کھانے میں
ہاں بالکل ویجیٹیرین والوں کے لیے تو بہت ضروری ہے
جی جی ساتھ میں چاول
ہاں ساتھ میں چاول بھی اور وہ پراٹھا آتا ہے نا اندر آئل لگا کے بناتے ہیں جو
لچھا پراٹھا
نہیں لچھے پراٹھا نہیں جی مطلب وہ ڈبل روٹی رومالی روٹی ٹیسٹ ہوتا ہے بس یہی بنا ہے
اچھا اچھا اور بتائیے بچے ج
ہاں سب اللہ کا شکر ہے سب اچھے ہے ماشء اللہ آپ کیا کر رہے ہیں
تھوڑے ابھی فری ہوئے تھ ہیں ہم نے سوچا آپ کو کال کر لیا
جی بات صحیح کی ہے
ہاں جی اور بتائیے اپنے والد صاحب کے یا نہیں گئے
نہیں جا کرا گیا من
اچھا آپ جا کر آ بھی گئے
جی
اچھا اچھا ہم بھی ہوئے ہے اپنے والد صاحب کے یہاں
ارے واہ کیسے رہا سفر پھر آپ کا
جی پتا ہی نہیں چلا ڈیڑھ مہینہ کب گزر گیا
واپس ڈھ مہ نا
جی
اچھا چھٹیوں کی وجہ سے گئے ہو گئے ہیں
ہاں جی کیونکہ میری بیٹی بھی چھوٹی ہے نا تو پھر ہم سال میں کیونکہ دور پڑتا ہے ہمیں ہمارے والی سب کا گھر
اچھا
سال میں ایک ہی دفعہ جاتے ہیں
اچھا
جی تو پھر ہم ڈیڑھ مہینےہ دو مہینے لگا کے آتے ہیں
ہاں صحیح ہے نا پھر بار بار جانا بھی نہیں ہوتا ہوگا آپ کا
جی جی دور پڑتا ہے ہمیں بہت اپنے والد صاحب کا گھر اور کچھ ہمارے ادھر امی جی ا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے
اچھا
تو اس وجہ سے ہماری جب پاپا آتی ہیں پھر ہم جاتے ہیں
کیا ہوا آپ کے والدہ کو
ہماری جو مما ہے نا ان کو کیا کہتے ہیں شوگر وغیرہ ہے ان کی ایج بھی بہت ہے ستر سال ہے ان قیمر جی جی تو اس وجہ سے جب ہماری آپا آتی ہے پھر وہ یہاں دیکھتی ہیں ہم اپنے والد ساتھ یہاں ہو جاتے ہیں
صحی بات ہے گھر میں اور کوئی افراد نہیں ہے
نہیں جی نہیں بس ہم ہی ہیں اور ہمارے شوہر ہیں اور ہمارے ابو ہیں اور امی ہیں
اچھا اچھا م آپ کی امی کے گھر پہ ہے
نہیں ادھر جاں مروی سحب کیا جی ب تو ٹھیک ہے ادھر ہمارے ادھر ہم جو ہمارے شوہر کی امی ہے نا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے اس وج سے ہم یہاں سے نہیں جا پاتے ہیں جلدی بھی
اچھا اچھا مجھے لگا آپ کیا والدہ
نہیں نہیں ہماری والدہ اچھی ہے بس خدا ہاں جی
ہاں
جیا فمائیے
سف الحمد للہ خری سے بس اسی کی تیاریاں چالو ہے
اور آتیید کیسے گئی
الحمد للہ بہت اچھی ہے
اچھا شاپنگ کی ہوگی آپ نے یہ ساری
جی بالکل شاپنگ تو بہت ضروری ہوتی ہے چاہے عید ہو رمضان ہو عید ہو ہے نا
جی بالکل بالکل ہاں جی جی ہاں جی
ہوں
ت
سب ٹھیک ہے اللہ بہ شکرہ آپ سنایں
فری ہوئے ہیں بچوں کی چھٹی پڑھ رہی ہوں گی آپ کے اسکول کی کہیں گ اب اوپن نہیں ہونے والے ہیں آپ کے اسکول بچوں کے بہت جلدی ہمارے یہاں پڑی ہیں چھٹی ہیں
جی نہیں پڑی تو ابھی بھی ہمارے یہاں بھی ہے لیکن جیسے ہم ہو گئے نا ان کا بھی نوٹس وغیرہ یہ وہ ساری چیزیں خریدنے کی بات ہو رہی اب کھلی جائے گی اور دس پندرہ دن ہے
نہیں ہمارے جولائی میں کھلیں گے تیئیس جولائی کو
اچھا یہ ہمارے یہاں جون میں اوپن ہو جاتی ہے اپنا ہاں بیس پچیس جون کو ہو جاتی ہے ایڈمیشن اپ ہوتے ب بچے جاتے نہیں
ایک جون کو تو چھٹی پڑھی ہیں بچوں کی
اچھا
جی
مطلب کہ سب
نہیں ہمارے ایک جون کو چھٹی پڑھی ہیں اب تیئیس جولائی کو اسکول میں ایڈمیشن ہمارے فروری میں ہوتے ہیں فروری مارچ میں
اچھا ا تو وہ تو دیکھیے پرائیویٹ اسکولوں میں تو شروع ہو جاتی لیکن گورنمنٹ کے حساب سے بتا رہی ہ ہ مطلب ہم تو گورنمنٹ کا ہی کھاتہ پکڑتے ہیں نا کہ بھائی ان کے اسکول کب سے اسٹارٹ ہوتی ہے ان کا کیا ہے پرائیویٹ والے کو چاہیے تو مئی میں بھی بندنا کرے جون میں وہ تو ان کو آڈننگ کرنی ہوتی ہے
جی جی بالکل اب بھی آپ مان لو کہ اسکول بند ہے اب بھی واٹس ایپہ میسج آ رہے ہیں کہ تیئیس جون سے پہلے پہلے بچوں کی جون کی آپ فیس جمع کرائیں تو دو سو روپئے آپ کو اس کے اوپر دینے پڑیں گے بالکل بالکل اور آپ مانو گے فیس بھی اتنی اتنی ہوتی ہے کچھ کہنے کی حد نہیں میری بیٹی ٹی ای نرسری میں ہے اس ٹائم پہ اس کی فیس ہے ساڑھے سولہ سو روپے
بالکل ہوگی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے
اور ہمارے سائڈ میں کوئی گورنمنٹ اسکول ہے بھی نہیں سارے پرائیویٹ ہے یہی اسکول ہمیں سب سے اچھا لگا اس کی فیس اتنی کم ہے باقی سب کی اتنی ہائی ہے کچھ کہنے کی دقت ہی نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کو و اور ڈریسیں آپ مانو کہ ڈرییسیں بھی تین تین لگائی ہوئی ہیں اسکول کے بچوں کی
دیکھیے وہ بے حساب لوٹ رہے ہیں پیرنٹس کو
بالکل بالکل اور یہ بھی نہیں ہے کہ کاٹن کی ڈریس ہیں
نہیں نہیں نہیں لوکل کپڑا ٹرییکٹ کا جس بچے کو اریٹیشن ہی ہو انہیں راحت نہیں مل سکتی ہو کپڑے میں جی ہم بھی گزر رہے ہیں نا ہمارے ابھی پرائیویٹ میں پڑھتے پورے بچے
جی جی پر م مجھ ینیفارم پسند نہیں آتی ہے پرائیویٹ کی ہمارے پرائیویٹ پڑھتی ہے پر وہ نا کپڑا الگ ہوتا ہے وہ بچوں کو کھا جاتا ہے اندر سے گرمی ہو
بہت گرمی ہوتی ہے پالسٹر ہوتا ہے کاٹن دیتے ہی
اور دوپہر میں بچے آتے ہیں نا اتنے گرم ہوئے ہوئے آتے ہیں لال منہ ہوئے ہوئے آتے ہیں ان کے طرف وہ گھر پہ آتے ہیں
معلوم ہے ہمیں گھر بھی بچے آتے ہیں نا تو وہ ایسے آتے ہیں جیسے کسی نے اتنا پانی سے شاور لے کر آئے اتنے گیلے ہوتے ہیں
بالکل بالکل ہر گھر میں یہی حال اور میم سے کچھ کہہ نہیں سکتا میم بولتی یونیفارم ہےپگاؤ یونیفارم پر تھوڑا کپڑا دے کر لگاؤ بچوں کے ہی
جب آپ پیسے لے رہے میں کہتی ہوں چیز بھی ویسی دو نو
جی جی دو دو ہزار کے یونیفارم آتی ہیں ہماری تو ہے بھی ایسی چھوٹی اس تو آپ کو بتا ہے چھوٹے بچے نرسری کے کتنے گندے کپڑے لیتے ہیں مجھے تین یونیفارم لگنی پڑتی ہے اس کی
بالکل نہیں ہمارے یہاں بھی یہ تین بچے جاتے ہیں تینوں کا الگ الگ سسٹم ہے مطلبن ایک ہے ٹین ایئرس اولڈ ایک ہے اپنا سکس ایئر اولڈ اور ایک ہے فائیو ایئرس اولڈ
ہاں تو پ س برابر ہے میری بیٹی تھوڑا تین سال کی ہے
ہاں تو ان کو تو لگتا ہی ہے نا نرسری کے بچوں کو
اور آج کل وہ بھی مسئلہ انہوں نے کر دیا ہے کہ لنچ باکس میں فروٹ ہونا چاہیے باہر کا کچھ نہیں ہونا چاہیے ہاں کوئی فاسٹ فوڈ نہیں کوئی برڈ نہیں کوئی میگی نہیں کوئی کچھ
نہیں نہیں نہیں ہمارے یہاں بھی الاؤ نہیں یہاں تک کہ ہمارے یہ بچوں کے اسکول میں تو ر بھی الاؤ نہیں ہے
چاول الاؤ نہیں ہے چھوے چاول بچوں بھی من کرتا ہے بھیجنا ہی چھولے چاول نہیں بھیجنے اگر آپ چاول بھیجو گے تو خالی خالی پیاز والے
نہیں ہمارے یہاں اسکول میں بچوں کے چاول بھی الاؤ نہیں ہے آئل والے پراٹے بھی الاؤ نہیں ہے صرف روٹی سبزی لاؤ ہاں
پھر تو آپ کا تو ہم سے بھی سٹیک ہے اسکول
بالکل بہت اسٹرک ہے ڈائریکٹ ہم لوگ کو اپلیکیشن آ جاتی ہے اور بھائی کہ بھائی یہ کیا ہے آئندہ آپ کے بچے کے ٹف میں یہ سب نہیں دکھنا چاہیے ہاں
پھر اس کا مطلب ہر جگہ کا یہی حال ہے اسکولوں نے لوٹ پنچھائی ہو
بالکل بالکل
اور آپ کے وہاں گرمی کا موسم کیسا
بے حد گرم
جی ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ گرمی ہے شام کے ٹائم ٹھیک ہو جاتا ہے صبح میں پر دوپہر میں اتنی گرمی ہوتی ہے کچھ کہنے کی گد نہیں
نہیں نہیں وہ دیکھیے گرمی کے دن ہے تو گرمی تو لگے گی ہم سب کو اب ایسا تو ہوگا نہیں کہ نام گھر بھی رہے گا اور کولنگ والی ہوا چلے گی
پھر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے پر دوپہر میں بہت زیادہ کھانا بنانے میں دقت اتنی آتی ہے کہ ہوتا کہ بازار سے منگا لو
ہاں صحی ہے
ہاں جی سے
اچھا بازار سے بلا لیتے
نہیں کہاں منگاتے ہیں آپ کو پت ہے ممی ہے ابو ہیں اور شو ہاس میں پھر بھی کھا لیں گے امی نہیں کھا پاتی ہیں بازار کا کھانا شوگر وغیرہ کی وجہ سے ہم دیتے بھی نہیں ہے
بہتر ہے ہماری ص ہماری بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے وہ زیادہ تر باہر کے کرنا بالکل جی
چھوڑا پ جہاں ایک کا بنے گا وہاں دو کا اور بن جائے گا
بالکل صحیح قابلہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا اگر ہم زیادہ بھی باہر کا بھی بلانے کو پھر ہم آلسی ہو جائیں گے نا
بالکل بالکل
ہے نا دن بہ دن آلسیاں تو بڑھی رہی
جی جی جی بالکل
ہاں بس الحمد اللہ سب خیریت الوہ شکری مسم عید کا چل رہا ہے تو بس تھوڑا بہت ویج نان ویج مکس چل رہا ہے پکانے میں اس میں ہے
ہاں جی ہاں جی چلیے ٹھیک ہے میں کرتی ہوں آپ کو بعد میں کال خدا آپ حفظ اللہ حافظ